ہیلو ہلو ہیلو آواز آ رہی
کیا آپ مجھے سن پ رہی ہیں
ہاں ہاں اب آ رہی ہے آواز آپ کو آ رہی ہے ہاں بالکل تھوڑا سا نا آپ کا نیٹ ورکز تھوڑا
کہ ہاں آئی ہے
ہے ہے کڑے بڑے تھوڑا سا اپنا نیٹک میںا نہیں مجھے تو آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے میری آواز آپ کو کلیئر ج رہی ہاں ابھی تو ٹ کر رہی ہے
ہوں اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے
جی جی جی الحمد للہ آپ خیری سے
جی جی میں بھی الحمد للہ پیرس سے ہوں چ نان ویج ڈش کے بارے میں بتائیے آپ اگر آپ کو پتا ہو تو کچھ جانکاری ہو آپ کو جو اس کے بارے میں
ہاں بالکل نان و نان ویج تو میرا فیوریٹ ہے
اوکے
ہوں س مجھے چکن بریانی بہت اچھی لگتی ہے
اوکے ہاں چکن بریانی تو کافی مشہور بریانی مانی جاتی ہے اور ہر دوسرے کی پسند کی لسٹ میں آتی ہے وہ
ہاں بالکل سبھی پسند کرتے ہیں چکن بریانی موسٹلی ایزی بن بھی جاتی ہو زیادہ تر آسانی سے بن بھی جائے کھانا بھی ہو جاتا ہے بنا کسی محنت
بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ اور ایزلی اویلیبل ہو جاتا ہے کسی بھی ریسٹورینٹ میں بھی اگر آپ جا رہے ہو تو مل جاتی ہے اسٹالس بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو کسی کو کھانا ہو تو افورڈیبل ریٹ بھی مل جاتی ہے
ہاں بالکل اور بن بھی جاتی ہے اس کا کوئیسہ بالکل بالکل بن بھی جاتی
مان لیں کہ کوئی بنا مطلب نہیں پایا یا پھر کسی وجہ سے مصروف ہے کسی اور چیز میں یا پھر تل ٹھیک ہے ن تو اگر کسی کا من کر رہا ہے تو وہ مناسب سمجھتا ہے کہ ہم اس کو خرید فروخ کر کے ہی اس کو کو مطلب اس کا لطف اٹھائے تو بہت سے لوگ جاتے ہیں اسٹالس لگے رہتے ہیں تو افورڈیبل ریٹ پہ برف پر پلیٹ کے اکارڈنگ پر کے جی کے اکارڈنگ ہی مل جاتی ہے تو وہ لوگ بھی مطلب ایسا ج
لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہی پسند ہے ریڈی میڈ کھانا گھر بنانے میں وہ لگتا کہ اتنا ساراوسیس کرنا پڑتا ہے
بالکل بالکل نہیں لیکن ایک بات اور بھی ہے نہیں ایک یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جو گھر کا بنا ہوا کھانا ہوتا ہے نا اس سے زیادہ اچھا کھانا اور کہیں کا نہیں مانا جاتا وہ تو ٹھیک ہے لوگ سیکنڈ آپشن پہ رکھتے ہیں کہ یار اگر گھر پہ نہیں بنا تو چلو باہر سے کھاے تھے من کر آئے نکالے کا لیکن جو گھر بھی بنتی ہے اس کی بات اور وہ جو ہجین پراپر مینٹین ہوتا ہے نا وہ باہر اتنا نہیں ہو پاتا
جی بالکل یہ بات تو بالکل صحیح ہے بالکل ی کیونکہ ہمیں پت ہی نہیں ہوتا نا وہ کیسے کیا بنی ہےا کیسا ہم کا چکن ہے کیا ہے بالکل ابھی ایکچولی اتنے ویڈیوز وائرل ہو رہے کہ بڑا ڈر بھی لگتا ہے اب بلا کے مطلب خرید کے کھانے میں دس بار سوچنا پڑتا ہے
صحیح اور جب ب بہت زیادہ آپ اچھے جانتے ہو اس ہوٹل ہوٹل کے ممبرانس کو یا پھر ہوٹل کے مطلب جو بھی چیزیں ہیں بچے جانتے ہو اس کے بارے میں تبھی آپ مطلب خریدنے میں آپ کو لگےا کیا چلو یار یہیں سے لے لیتے ہیں اور یہاں سے لے کے کا لیتے ہیں باقی اگر آپ کہیں اور اسٹے کیا ہوا اپپ نے کسی مطلب ادر سٹی میں تو آپ کو لگے کہ یہ کا یہاں کا یہاں بریانی کھائی جائے یا پھر نہ بھی کھائی جائے پت نہیں کہاں کی یہ کیسی کیا کیسا چکن کیا کیسا چاول چ ہ ڈٹ کر جات توگتا ہےو اچھا سب ک مل سا کچھ ملبچھ اور مگ لو اس کو کھ لو زیادہ صحی رہتا ہے ا
میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ارے کھا کے دیکھے کہ ارے کیسی بنتے ہوں گے کیا بنتی ہوئی مطلب یہ تھوڑا ڈاؤٹ رہتا ہے زیادہ تر تو ہم لوگ جو کھاتے ہیں تو ٹرسٹڈ والی جو ہوٹلس ہوتی ہے ریسٹورینٹ ہوتا ہے وہیں سے فات
ہاں ہاں ہاں ہاں ہم لوگ بھی مطلب جو آ پاس ہے نا جس کو جانتے ہیں نا تو وہیں سے ہم لوگ کھاتے ہیں بای اور اگر ادر سٹیز میں مان لیںپ پانچلویٹر باہر بھی سیٹ سٹی میںئے مطلب باہر گئے نا ریسٹورینٹ وہاں پہڑ رہا ہے وہ پہ مل رہی ہے تو ہم لوگوائڈ کرتے ہیں ہم لگ نہیں کھے کبھیکال دی چاہے کتنی بھی اچھی ہو وہ
کتنی بھی اچھی
اپ اوائڈ کر دیتے ہیں کھانا
زیادہ تر گھر میں ہی بنا لیتے ہیں
ہاں وہ زیادہ بیسٹ رہتا وہی میں نے کہا کہ اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے یا پھر طبیعت سار ہے ٹھیک ہے وہاں پہ تو تو اب سنی ہی نہیں بستا نا بناؤ اگر آپ کسی نے چکن لا کے دے دیا آپ چکن بریانی میں بھائی کیسے بناؤ گے وہ
اور کبھی ایسا ہوتا ہے یہ جو مسالے ہوتے تو وہ موجود بھی نہیں ہوتے ایک دم مطلب آلک سے آتے کیا ہی بنانا ایک اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آرڈر کر لو وہی پراتا ہے پارسل لے آؤ بک لیکن زیادہ ر تو وہی ہو رہا ہے بہت ہی کم جیسے فیملی بہت بڑی ہے ہم آڈر کریں گے آ ن اب پھر ایسا ہوتا ہے ایسا بورنگ ٹائپ کا ہوتا ہے کسی کو بولتے کہ نہیں باہر کا مت بلاؤ گھر میں ٹرائی کرو گھر میں ہی بناؤ کوئی نہ کوئی پرسن کو پرفیکٹ آتی ہے بناتے تو پھر وہ موسٹلی پھر گھر میں ہی بنتی ہے ا
صحیح بول رہے ہ
ایسا بھی بہت ہو ہے ہمارے لی زیادہ تر ہوتا ہے ہاں گرمی بناالے میں
زیادہ تر لوگ گھر کا ہی پسند کرتے ہیں مطلب فرسٹ جو ہے گھر ہی دی سیکنڈ میں نے کہ ن آپشنل ہوتا ہے سیکنڈ جو ہوتا ہے آپشنل رکھا جاتا ہے کہ یار اگر گھر پہ کسی وجہ سے نہیں بن پائی تو چلو باہر سے ہی آڈر کرتا ہے تو اھر وہ لوگ باہر سے ہی
ہاں وہ چلتا ہے
بھ میں بول رہا ہوں آپشنل ہوتا ہے باہر کا آگی فاسٹ ے کو بول ار گھر کا بناؤ وہ پھر ایک سیٹ بھی ہوتا ہے نا کہ ی چلو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ چلو چی دن گھر ہی کھانا بن تو آ باہر کا آڈر کھاتے ہیں ٹھیک ہے
ہاں باہر کا کھاتے بھی تھوڑا سا ہلکا فیل کرتے ہیں ہاں باہر سے جو کھانا کھاتے ہیں نا لیڈیز زیادہ فیل کرتی ہے ہاں بالکل بہت اچھا لگا آج تو بھل ہی وہ ٹیسٹ اپنے سے بھی بدتر ہو جو ہم بنا لیتے ان سے بھی تھوڑا سا
ارے گھر کی بات بہت الگ ہوتی ہے بہت وہی بول رہا ہ نا گھر کی بات جو ہوتی ہے بہت بہت بہت الگ تو گھر میں تمام چیزیں بت ہیں تو اس کی بات بہت الگ ہو رہی ہے
اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے کہ ہم بالکل ہوتی ہے اپن ریڈی میڈ جو بلاتے ہیں مطلب پارسل بلا رہے ہیں یا آڈر کر کے ان میں ویور کت بن رہتا ہے برکت نظر نہیں آتی میر کو تو تو میں نے دیکھا نپاتولہ ہوتا ہے وہ عجیب طرح کا فیل بھی ہوتا ہے اے آڈر س مطلب وہ بٹتا ہے تو ہم نہ پٹ جائے ایسا نہ ہو ج اور جو ہم گھر میں بناتے ہیں تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے ایسا تھا کہ نہیں یہ پرفیکٹلی بس کچھ بھی جائے گا اس میں اس میں اللہ کی قدرت ہوتی ہے برقہ پ اترتی ہے گھر کو مری چیزوں
بالکل بالکل نہیں گھر پہ بات بھی الگ ہوتی ہے جب کوئی گھر پہ بناتا ہے تو یہ بتا یہ گھر پہ جو بنتا ہے بریانی جو سمپل والی بریانی بنتی ہے اس کے طریقہ کار آپ بتا سکتی ہیں کیا
بالکل ہم جو بتاتی ہوں میں اس میںے اپنی چکن لے کر آئے چکن کو میرینیٹ کرنا پڑتا پہلے تو پہلا فرسٹ پروسیس اس کا اسے صاف کرو بالکل پوری طرح سے جو بھی لگی گلی اس کے اندر ہوتی ہے سب کوچ صاف کرنا پڑتا ہے یعن اس کو نیبو اور نمک کہ نیمبو کے رس میں اور نمک مکس کر کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لی تاکہ کا جو پانی وغیرہ ہے وہ سب س اچھے سے وہ نمک اور اس کے اندر مرینیٹ ہو جائے نیمبو کے پانی میں پھر اسے چکن کو نکال دیا جاتا س پانی کو ڈسٹروائے کر پڑتا اسے نہیں رکھتے پھر دہی لیتے ہیں ہم دہی کو اچھا لینا پڑتا ہے کوالٹی والا ایسا نہیں کہ پانی ہے چھاچھ کی طرح ہی لینا اس کا بھی ایک ٹیکسچر ہوتا ہے گاڑا دے لینا پڑتا ہے جیسے آدھا کلو چکن بنا رہے ہیں ہم اس میں ایک کٹوری ہی دہ ڈالیں گے ج اور مطلب ایک سے ڈیڑھ چمچ اس کے اندر ادرک لسن کا مطلب دونوں کو مکس کریں گے تو ہم تین چمچ اس میں ادرک ل ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا مطلب ایسا چھوٹا ان ہو تھا ن چو چم اس کے ذریعے پ اور پھر اس کے اندر ہم تھوڑے کھڑے گرم مسالے ڈال دیں گے ٹیک ہے آج ک ریڈ چکن مس فعلی مل دب تو ہم وہ مسالہ ایڈ کر دیں گے سب مکس ہو جاتا وہ نہیں وہ تو ہم گھر کا ہی لیتے ج ایا ڈرائی والا جو مسالا ہوتا ہے نا پیکٹ جبھی چل رہے ہیں ہم وہ یوز کریں گے اسد کرتے پھر وہ ڈالتے ہاں پھر جو پیاز ہوتی فائڈ اونین اس کو تھوڑا بہت ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر ایک کٹوری کے حساب سے تو ایک ب آدھا کلو چکن ہے تو ہم آدھی کٹوری اس میں پیاز ایڈ کریں گے ادرک لسن کا پیسٹ تو ڈال دی ت تھوڑی سی ہری مرچ ڈالیں گے اپنی اسس کے اکارڈنگ کی بھی ہمیں تیز کتنا پسند ہے ٹھیک ہے اور اس میں سبھی مسالے ایڈ کر دیں گے تھوڑا دھنیا پاؤڈر ہے ہلدی چھوڑ کر ے رمرک چھوڑ کر ہاں تھوڑیڈ چلی پاڈرا لیی ہ اور باقی اس میں پودینہ قطر ک ڈالیں گے چوپ کرے ہرا دھنیا اس سے جاب کر کے ڈالیں گے اسے میرینیٹ کر کے رکھ دیا جائے گا اور اس م کیا کریں گے تھوڑا سا جو تیل ہوتا ہے ایسا اپنا دا کلو بریانی لے رہے ہیں تو اس میں ایک کپ تیل جو چینینی کی کپاتے نا اپنے ٹی والے کپ وہ ایک کپ تیل گنگنا تیل اس کے ا پرر ڈال دیا جائے گا اور اسے ڈھک کے رکھ دیا جائے گا ہاں مسالوں میں کیا کیا ڈالیں گے کھڑے گرم مسالے میں بڑی الائچی ایک عدد ایک عدد ڈالیں گے ایک کے دو عدد ہری مرچ الائچی ڈالیں گے پانچ چھ چھ‌‌ عدد اور اس میں کلمی کا ٹکڑا جاوتری اور ہاں ازان وہ ساری چیز اس میں ایڈ کر دیں گے اور جپکے ریکھین ہوں کنٹیینیو
اوکے تو مطلب یہی سب اس میں سے پھر یہ بریانی کمپلیٹ ہو جاتی ہے
ہاں ہاں اسی کو ڈھک کے رکھ دینا پڑتا ہے پندرہ منٹ کے لیے کیونک ہم انسٹنٹ بنانا ہے نا بریانی پھر ہم ایک کڑھائی لیں گے جس کے اندر تیل ایڈ کریں گے جس پہ ہم سبھی چیزیں ڈالیں گے تھوڑا سا کیرہ زیرہ وغیرہ یہ وہ ا کال میر اور اپنا شازی رائے پتے ہیں تیز پان پتے قلم کا ٹکڑا لیں گے پھر اس کو اسے اس کو بگھار دیں گے پھر اس میں پیاز فرائڈ کریں گے تھوڑی سی اور اس میں پھر ڈائریکٹ جو ہم نے مرینیٹ کر کے رکھی ت چکن وہ ایڈ کر دیں گے اس میں پھر اس کو چلاتے رہیں گے ہاں تو الگ ہی خوشبو نکلتی ہے اس اندر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ا دیکھو جو ہم نے ہری مرچ ڈال تھے بریانی کے مسالے میں میرینیٹ کرتے اسے تھوڑا کچل کے رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ جلدی سے ہی گل جائے جی پھر ادھر مسالا ہمارا ریڈی ہو گیا مسلا ریڈی ہوتا تو اس بھروں دیکھنا پڑتا ہے چکن کتنا پرسنٹ گ اس کے اندر اپنے دیکنا پڑتا س ٹ اگر سیونٹی پرسینٹ چکن نل گیا ہے تو ہمیں اسے ہٹا لاڑتا ہے مطلب گیس آف کر دی ایک د ہم چاول ابالتے ہیں چاول کے س اپنے آدھا کلو گوشے تو ہم آدھا کلو ہی چاول لیں گے زیادہ تو اس میں ایڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو آدا کلو ہی چاول یہ تو چاول آدھے کلو ہوتے کس س آ ایک لوکنگس ڈیڑھ گلاس ہوتی ہے اگر پڑھی کلاسیںب جو ہوتا میجرمنٹ اس تو اس کے اکارڈنگ پانی ڈالنا پڑتا ہے تو ہم کو اس کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے سیونٹی پرسینٹ ہی گلانا پڑتا ہے سیونٹی پرسینٹ کےے ہمیں پانی چلم پڑتا ہے جیسے ڈیھ گلاس میں کہ چار گلاس پانی لین ہم اس کے لیے بھی کیا کریں گی جب ہم پانی رکھ گے ان میں نمک نیمبو کا رس اور تھوڑا سا تیل ایڈ کریں گے اور پھر اس میں سارے کھڑے گرم مسال سالے دال دے گی ارون مین ہاں وہ ساری ہے گرم مسالے ڈال دیں گے تھوڑی بہت جم با غار وغیرہ ملے تھے نا قلمی لونگ شاہ زیرہ زیرا وغیرہ اور تیز پان پتے یہ سب اس میں کالی مرچ یہ سب ڈالتے پھر وہ دیکھتے کہ سیونٹی پرسینٹ اگر گل گیا تو ہم چکن لیتے پہلے چاول کی اور ایک برتن لیں گے جس میں ہماری برو بریانی پرپ بنے تو پہلے ہم چاول کی لیئر لگائی گے پھر اس کے بعد دن آپ چھوٹا سا بریانی ہے تھوڑی سی ہے آدھے کلو کی تو ہم پھر پا مسالا اس میں ایڈ کری گ پورا بریانی کا ہاں اگر گریوی ہے تو گریوی کو تھوڑا سا نکال لو پھر ہم اس پہ چاول ڈالیں گے چاول میں جو ہماری بچی ہوئی گریوی ہے ہم اس کے اوپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو چاول کی لئر پہ پھر دین ج بچے ہوئے نائنٹی پرسینٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ پانی میں پڑے رہتے ہیں تو پھر اس کو نکالو اس پہ ڈال دینا ہے پورے چکن کے اوپر پورا پھیلا کے اچھے سے پھر اس پہ ہرا دھنیا ہرا دھنیا ڈالنا ہے پتی والا اور ان کی پر اپنے کو اگر کلر فڈ یوز کرنا ہے تو تھوڑا سا ایک سائڈ کارنر پہ چڑ دینا پڑتے ہیں اور اس کے اوپر گھی ڈالنا پڑتا ا اور ایک کپ ہے تو ایک کپ کی ایک کپ ہی گھی ڈالیں گے ہم اس کے اندر ایک ک اپ گھی نہیں ڈالییا اس کے اند آدھا سب ڈالیں گ کیونکہ آدھا کلو ہی چاول آدھا کلو بس آ گ کے اکارڈنگ ہاں تو آدھی ہی کپ ہم اس پہ گھی ڈالیں گے اور تھوڑا سا جو بھی لیمن کے سلائسیز ہوتے ہیں اگر ہے اویلیبل تو دالو کی ضرورت نہیں کسی کو کیڑا فلیور پند نتا ہے تو وہ کیوڑا بیٹ کرتا ہے اور پھر اس کو اچھے سے اچھے سے پورا پیک کرنا پڑتا ہے اگر سلور کور ہے تو اس سے کریے نہیں تو کوئی ل نا سلور کوئن اس سے کور کرتے ہیں لوگ کافی لوگ وہ نہیں ہے تو پھر ہمیں آٹے کی ایک لیئر بنانا پڑتا ہے بھگو کے رکھنا پڑتا ہے پھر وہ آرٹیکل آر کو اس کے اوپر چپکانا پڑتا ہے پھر اس کو پھر اس کے اوپر کیپ رکھ دینا پڑتا ہے ڈھکن بولتے ہیں اس کو اس کام زبان میں اور اس کی گیس کہیں سے لکھنا ہو پہلے تو ہم اس کو پانچ سے دس منٹ تھوڑی سی فلیم تیز رکھتے گیس کی پہلے تو توا رکھتے ہیں توے کے اوپر گنجی رکھتی گنجی بالکل نے آ ر رد رکھا جاتا ہے بریانی کا جو بھی دیک ہوتی ہے چھوٹی سی اسے رکھی جاتی ہے پھر اس کے اوپر اس کا فم کو میڈیم رکھ خ جتے پھر دیکھتے دس منٹ کے بعد میں ہم سلو کر دیتے ہیں ایسے میں وہ فورٹی پرس مطلب چالیس منٹ اپنے کو اس پہ بنانا پڑتا ہے بریانی آپ پھر اس مجھ سے خوشبو نکلنے لگتی ہے ا پھر چاول چیک کر لو کھول کے کہ گل چپ پھر اس کو اتار لو جس لشم نگر میں ایسی ہی بناتے ہیں ہم لوگ
اوکے ٹھیک ہے مطلب ایسے بریانی کمپلیٹ ہو جاتی ہے
جی بہت بہت شکریہ آپ کا مجھ سے ریسیپی جاننے کی جی جی بالکل بہت شکریہ آپ کا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے جی جی جی